ان
جی اللہ کا شکرہ دعا آپ کی آپ بتائیے آپ کیریز سے ہو
جی ہاں الحمد اللہ میں ٹھیک ہوں
جی جیھ اور طبیت وغیرہ
اور بتائیں کیا کر رہے ہاں کبڑی وغیرہ ت بس اپر اس ٹائم پہ بس بی کلو گرمی بہت ہو رہی ہے اس چکر میں بی پی لو رہنے لگا لوگوں کا بڑھاپے میں جا کر کے ہوگیا ہوتا ہے اب تو جوانی ہی میں رہنے لگا وہی کرہ رہی میرا بی پی شروع سے ہی لو ہونے رہنے لگا رہتا ہے مطلب گرمی دھوپ میں ہاں جی
کہ میں نے کافی لوگوں کا مطلب چلتا رہتا ہے میری سسٹر ہے تو ان کا بھی مطلب ہوتا رہتا ہے مطلب کہیں کہیں مطلب کیا یہ مطلب پیدائشی جو مطلب پیدائشی تو نہیں کر سکتا لیکن بارہ چودہ سال کے بعد
ہاں ہاں ہاں یہی میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہے پہلے میں جب چھوٹی تھی تو یہ دھیان نہیں دے گا دھوپ تیز ہے گرمی ہو رہی ہے چکر آ رہا ہے اس لیے گر گئی میں اکثر دھوپ میں گر جایا کرتی تھی تو وہ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے کیا نہیں ہاں کمزوری کمزور ہے کمزور ہے کھانے پ پینے پہ دھیان دو بڑھتے بڑھتے پتتا چلا کہ بھائی بی پی اس کا بہت لو ہو جاتا تا ہے بہت ہی زیادہ لو ہواتا ہے جب میں ڈاکٹر سے چیک کراتی ہوں اب میں جب پانی پیتی تھی ٹھنڈا پانی ڈالتی گھبراہٹ ایسی ہوتی ہے بس سب اتار کے پھینک دو برفہ ورفا سب ایسے بس کلے میں ڈال دو بس ایسا ہو گھبراہٹ ہوتی ہے بی پی لوگ
ایسا کرو کر مطلب روم مطلب بند کر کے کولر چلا کے ایےی
ہاں وہی وہی کرتی ہوں میں کہ اگر میں کہیں چلی گئی نا بازار وغیرہ تو وہاں سے آتا ہوں اور مجھے لگا چکر سے آ رہا ہے پھر تو بار برخا ورخا اتار کے پھینکا اور ٹھنڈا پانی لیا پہلے اپنے منہ پہ ڈالا اور پیا اور پھر ایسے لیٹتی ہوں میں ایسے لیٹتی ہوں بس کہ جب تک کم سے کم دس پندرہ منٹ لیٹ ہی د دی ندیاںھی دسندرہن بالکل ہاتھ پیر ایسے ہواتے نا بالکل ٹھڈے ہو جاتے ہیں اس میں ہاتھ پیر بی پی لو میں ہاں تو ہاں برداشت نہیں ہو پاتا سمسیا ہوں ہوں
اچھا
یہ پھر مجھے میری سسٹر نے بتایا بھی تھا کہ تم اپنے بیگ میں جیسے راستے واس
اس میں تو یہ ہوتا نا بی پی لوگ کے اندر تو اگر شاید آپ نمک کا پانی پی لیتے ہو تو تھوڑا ہائی ہو جاتا ہے
پانی نہیں وہ پانییو نمک پانی بھی ویسے تو میں سادہ پانی بھی پ لیتی تو میں کڑی ہو جی اسہ پانی کی بہت طلب لگتی ہے کہ بس پانی مل جائے کیسے بھی کر کے ہاں لیکن یہ ہے کہ اس نے یہ بتا ہاں نمک کا پانی با وہ چاکلیٹ رکھ لو گی نا پرس میں پڑی رہی کہیں بھی ایسا لگے ہے تو آپ اسے کھ لو تو اس سے نا لیول میں رہتا ہے بی پی لو نہیں ہوتا ہاں تو میں رکھنے بھی لگی تھی بیچ میں پر یہ کہ گرمی میں میلٹ ہو جاتی ہے اب گ جب نکل کے جاؤ تو یاد نہیں رہتا رکھنا یہ ہو جاتا ہے
مطلب سامان وغیرہ آپ ہی لاتے ہو گ کیا مطلب مارکیٹ ج کے
جی جاتی ہوں میں
گروسری کا سامان آپ ہی لاتے ہوں گے
ہاں ہاں ہاں جوسی کا سامان جیسے بھائی بھائی کوئی بھی گھر میں لے آتے ہیں بٹے سبزی بھجی ہو گئی کبھی یہ کبھی اسی بانے ٹہلنے نکل گئے یا کبھی گھر میں کوئی مہمان کوئی آیا اس کے ساتھ چلے گئے تو اس اب جیے سب کو پتا ہے گرمی میں برداشت نہیں ہے تو سبزی بھجی کے لیے تو کر نہیں جاتی کی کہ وہ روز کا ہی کام ہے روز ہی جانا ہے اور میں کہتی ہوں مجھے بھیجنا ہے تو مگر اس پ بد بھیجو کیونکہ میں شام میں ہی جا سکتی ہوں اور پہ آ ش پہ کھان پکانے کا ٹائم اب جاؤ تو میں نے کہ جائیواز تو پھر لا کر کے دے دو مجھے
بالکل ب ہاں سیلری میں تو ز ہو جاتا ہے ایڈجسٹ کسی بھی ٹائم نکل جاؤ آپ
ہوں گرمی میں شام کے ٹائم ہی نکل سکتی ہوں اور شام کے ٹائم پہ گھر میں کام ہوتا
ارے بڑی سمسیا ہوتی ہے اس کی بی بی پی لوگ کی بھی بہت بڑی سمسیا ہے ایک
سمجھ لیجیے ابھی اوپر ہم ہاں گرمی سے ہی ہوتی ہے مطلب ابھی کچھ ٹائم پہلے امی نے گیہوں بھوگے ڈالےتے اب میں ان کے ساتھ لگ جاتی ہوں اب میں گئی چھت پر پھیلان میں دھوپ اس قدر تیز تھی میں بیٹھ کے جو اٹھی ہوں نا ایک دم آپ میں ان دھی رہا میں نے کہ میں گئی میں یہیں گ جاؤں گی انہوں نے جلدی سے پانی کی بوٹل منگوائی نیچے سے اور وہ پھر کہنے لگی بھائی ب ہوش ہو جائے گی جلدی سے دو
میں نے منہ پہ ڈالا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تب میں ان کے ساتھ ٹکی ہوں کیونکہ دھوپ بہت تیز تھی اور ففت فلور کے اوپر تو سوچی کتنی تیز لگ رہی روم
ہاں پھر اوپر نیچے کے ا کا بھااریی ہے وہ لفڑا ا لیے نا یہ لفا مطلب ہے نا جیس اوپر نیچے جان کا یہ بھی بہت باری ہے نا آپ کا تو اس وجہ سے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے
ہاں اوپر نیچے تو کیا میں نہیں کرتی لیکن ففت فلور کی چھت پہ ہی جا کر کے گیہوں مطلب ہم چھت پہ ہی دھو کر کے سکھا دیتے ہاں
اچھا اچھا
میں تو اوپر نیچے بہت ہی کم کرتی ہوں بولتے تو نا گھر والے آسمان پہ بیٹھے ہو توب زمین پہ نہیں آنا میں نے کہا زمین پہ آنا بس کی بات نہیں ہے
جی کیا مطلب پریشان ہو جاتا ہے نا یار مطلب اوپر نیچے وغیرہ بار بار
اب میں نے کہ بتا جب گھر میں کر ہی رہی ہوں میں سب کچھ تو اب آپ کو باہر کا بھی اوپر باہر کا جانا مشکل نہیں ہے یہ اوپر نیچے کرنا میں نے یہ میری سانس روک دے گا میں ہاں اس میں زیادہ پریشانی ہوتی ہے پیدل چلوا نہیں گ جو پیدل چلوا لو آپ مجھے صحیح ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن وہ اوپر نیچے
ہوں جیسا کہ لگ رہ مطلب کہ ان سب ان سے بول دیا کرو نا دیکھو میں گھر کا کر رہی ہوں گھر کا کوئی دقت نہیں ہے ایشو بڑے یہ تھوڑا ا اوپ نیچے کو باہر کا تو آپ ایڈجسٹ کرنا پڑے گا دیکو آپ کو
تا ہے کہ نیچے جیس امی رہتی ہے نا کوئی بھی سبزی والا نکلا ان نے لے کے رکھ لی اب شام میں جیسے کہ ڈال دی انہوں نے تھیلے میں بائی بنا لو جو چاہے دو تین سو روپے نکلا چلیے ٹھیک ہے تو میں نے کہا یہ تو یہ ہے کہ آپ نیچے ہو تو آپ لے آپ کو بھی یہ بھی نہیں کہیں جانا اوپر سے اپ اتر کے جانا پڑ رہا ہے اس سک کا میں نیچے شفٹ کروایا ہاں آ رہا ہے یا پھر تھوڑا گلی سے باہر ہی نکل کے جاؤ تو وہاں پر بھی ٹھیرے والے کھڑے رہتے ہیں نیچے رہنے والے کے لیے تو ایزیلی سب ہو جاتا ہے ہاں لیکن بس اب وہ یہی کہتی ہیں کہ ذہن ذہن میں نہیں رہتا ذہن میں میں نے کہ بھائی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے ہمارے بھی ذہن میں بہت ساری چیزیں نہیں رہتی ہیں ہاں لیکن کیا کریں کرنا پڑتا ہے ہاں
اگر ایک ذمہ داری ہے نا آپ کے پاس تو آپ کو مطلب ہر چیز کرنا پڑتا ہے ٹیکل دو
ہوں جی
کافی لوگ ہوتے ہیں جو مطلب فیل ہو جاتا ہے کہ جیین میں نہیں رہتا رہے بھائی کیسے نہیں رہتا رکھنا پڑتا ہے
میں نہیں دیکھتی دوسروں پہ ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں کہ مطلب کرنے والا ایک ہے ہے نا بس کرتا رہے گا لائے گا بھی یہی پکائے گا بھی یہی کھلائے گا بھی یہی سب یہی کرے گا ب ہم کہاں بیٹھے رہے ہیں لیکن بس بائی یہی بات کہہ دو نا سب کچھ لو نا ایسے لگوں کی عادت بگا کر دیتے ہیں جو یہاں پر رہ رہا تھا یہ سب چیزیں کر رہا تھا لیکن اب وہ چلے گئے تھے انسان اس کے آدھی ہو جاتے کہ ہاں کہ بھائی وہ انسان تو ایسا کرتا تھا تو میں کرنے میں پریشانی ہوی ہے تمیں نہیں کر پا رہے یہ ہوتا ہے اب بھائی وہ کرتا تھا کیپیسٹی نہیں اس کیپیسٹی یہ بتا دیجیے وہ کیسے چل رہا تھا وہ کیا کر رہا تھا وہ وہ جانے نا
صحیح ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہے نا یار وہ چیز ختم ہوا
رہی ہ ہاں کیونکہ دیکھیے ایک انسان کے ہر انسان کے اندر جو امیونٹی سسٹم کسی کا ویک ہے کسی کا مضبوط ہے کسی میں کتنی طاقت ہے کسی میں کتنی نہیں ہے یہ بتا دیجیے کسی کو باہر گھومنے کا بہت شوق ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے لو دو روپئے کی ہری مرچی بھی لینے جانا ہے تم نہیں جا رہی ہو لینے اور کسی کو یہ ہے کہ بھ بہت سارا سامان لانا ہے تب بھی وہ سوچتا ہے کوئی لا کے ہی دے دے مجھے مجھے نہ جانا پڑے تو ہر طریقے کا انسان ہے میں نے گھر میں مجھے کچھ بھی کروا لو باہر میں نے کا پتا نہیں جو میرا جانے سے دل وہی ہوتا ہے بس میں چاہتی ہوں باہر نکلوں گی تو مہینے دو مہینے میں بس ٹہلنے ٹہلنے کہیں جانا ہے کھ شاپنگ واپنگ ب اس کے لیے
صحیح ہے دیکھو مطلب میں تو یہ مانتا ہوں مستورات کو مطلب باہر نکلنا نہیں چاہیے مطلب ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کیونک وہ دیکھو گھر کا کام کر رہی ہے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اب آپ کو تھوڑا مطلب خیال رکھنا چاہیے کہ باہر کام تو کم سے کم اپن ہی کر لیں
یہی تو انسان اگر یہی آدمی یا گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں وہ سمجھ لے نا کہ بھائی کی بات ہے کہ ایک عورت گھر سنبھال رہی ہے بہت بڑی بات ہے صبح سے لے کے رات تک لیکن ہم جو ہے اگر ایک بھاس لے لے کے دے ہی دیں گے تو کیا بات ہے ننئیس مارتا آج کے ٹائم انسان فورا دوسرے کے گھر دکھانے لگتا ہے
بالکل نہیں آپ وہ کر لو نا گھر سنبال لو میں باہ پھر ہی آؤں کیا دقت ہے
چیز کر دوں گی ہاں بالکل میرا یہی تو کہنا ہے کہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی جو کہو گے وہ لا کے دوں گی لیکن پھر میں گھر کا کوئی کام نہیں کروں گی
دیکو انسان مطلب ایک ہی کام پر مطلب ذمہ داری لے سکتا ہے اب یو تھوا دو تو یار وہ بھی انسان ہی ہے روبوٹ تھوڑی نا ہے
نہیں یہی آج کل تو لوگ لوگوں کی سوچ سے لوگ سوچ چلے تو وہ روبٹ بنا دیں گے انسان کو
وہی تو ہے نا
اور کچھ اور کسی کی سوچ اچھی ہوگی تو وہ انسان کو فرشتہ بنا دیں یہ ہے آج کے ٹائم میں
ہر طریقے کا انسان ہے اس دنیا
انسان کی مطلب سوچ
اللہ تعالی ہدایت دے کچھ تو کچھ تو جو ہے نا اتنے بس بیاں نہیں کر سکتی اتنے جاہل ہیں جاہل بھی ہے اور سیلف کچ بھی کہ لیجیے اور مطلب بہت جلد ٹائپ کے جو ہوتے ہیں کچھ لوگ تو بالکل ایسے اپنا مطلب نکلتے بالکل ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے کہاں کچھ کروایا کچھ بھی نا کوئی مطلب ہی نہیں ہے انیں ایسا
اچھا دیکو دھو مطلب کسی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہے اگر انسان مج
سیم چیز بالکل صحیح ہے آپ نے سمجھا کہ کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاؤں
مطلب میں یہ جانتا ہوں دیکو آپ کے ساتھ مجبوری ہے آپ مطلب خوشی سے تو رہ نہیں رہے
ہاں ہاں
اب مجبوری میں ہو تو اس کو انسان کو سمجھنا چاہیے ہاں اور اس طریقے سے ٹیکل کرنا چاہیے جیے
ہاں اب کیا ہے اب ہم اس سے کچھ بھی کروا لیں نہیں اگر نہیں کرتا ہے سامنے والا تو بھائی اسے دروازے کا راستہ دکھاؤ بھائی تم اپنی کانا دیک لو کو
یار ایسے تھوڑا ہوتا ہے
یہ یہی آج کی دنیا میں یہی مسئلے چلے ہیں اس لیے تو بس کیا ہی
چلو بس کوئی نہا صبر کرو اللہ آپ کو
کبر بس کہ اللہ تعالی کبھی یا تو انہیں ہدیت دے دے گا یا اللہ میرے لیے کوئی اور راستے بنا دے گا
بالکل نہیں ان شاء اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا آپ کے لیے دیکھو اللہ کے گھر میں مطلب دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے جی جی اللہ حافظ